السلام حمۃ اللہ و برکاتہ بھائی جان ٹھیک ہو اچھے سے شکر الحمد للہ گھر میں سب ٹھیک بھائی ٹھیک
الحمد للہ الحمد للہ آپ بتائیں کیسا چل رہا آپ کا دن آج بہت کڑی
ہاں ٹھیک ہے ہاں دن ٹھیک ہے پ اللہ کا دھوپ بہت تھے گھر بھی یہاں صبح سے ہاں
ہاں ہم بھی آجا باغ میں تھوڑی اس کی کٹائی کر رہے تھ ت گھاس کی اور ابھی ابھی اسے پسینہ پسینہ ہو گیا ہے پورا بدن
ہاں ہاں آج صبح ہی کام کرنا پڑتا ہے جلدی جلدی کیونکہ دس گیارہ بجے کے بعد پانچ بجے چھ بجے تک کچھ نہیں کر پاتا ہے انسان
ہ بالکل بالکل اور بتائیں آپ مطلب چائے پیا آپ نے
ہاں چائے پی ناشتہ کیا آپ نے کیا ناشتہ واشتہ
ہاں ناشتہ تو کب کا ہو گیا اور بتائیے آپ کی بہنیں
ہاں شکر الحمد للہ الحمد للہ سب ٹھیک ہے بہنیں بھی ٹھیک م بی تھی ابو جان بی تھی شکر الحمد اللہ
ہاں لگتا ہے مجھے نا کہ میں خود کو فریزر میں بند کر لو اتنی گرم
ہاں اتنی گرمی ہاں پیر بھی کام نہیں کر رہا ہے اب
ارے فین بھی تو وہی ہا گھما رہا ہے جو ہمارے د گرد ہے اور د گرد جو ہم وہ گرم ہے
ہاں فین بھی گرمی ہی دیتا ہے
کا کیا من کرتا ہے ہمارا کہ بس ہم ٹھنڈے پانی سے
ٹھنڈے پانی سنا ہے یہاں کسی سوئمنگ پول و پول میں
ہاں بالکل اور چلو آج ہم جس موضوع پر گفتگا کریں گے وہ ہے کشمیر کی مشہور انڈسٹریز جیسے کہ ہاؤس بوٹ انڈسٹری کی بات کریں گے یا شال انڈسٹری کی بات کریں گے ان کی ش شروعات کیسے ہوئی ان کی کہانی کیا ہے ٹھیک ہے آپ کو کچھ آئے یا ہے کہ ہاؤس بوٹ انڈسٹری کیسے آئی تھی کشمیر میں
نہ نہ نہ
دیکھیے یہ آپ نے پڑھا ہوگا ہم جب ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہم نے پڑھا ہوتا ہے کہ برٹشرس اپنے قیام کے لیے کشمیر آتے تھے لیکن یہاں اسٹیٹ سبجیکٹ آرڈر جو مہاراجا رنبیر سنگھ نے کیا تھا اس کی وجہ سے یہاں صرف کشمیر کشمیری ہی زمین خرید سکتا تھا تو کیا ہوا کہ زمین تو وہ برٹشرس خرید نہیں سکتے تھے تو ان نے کیا کر دیا انہوں نے اس قانون کو راسر نکالنے کے لیے انہیں ندی نالوں اور جیلو جیسے ڈل لیک پر گھر بنائے کسط بنائے ناؤ پہ گھر بنائے جو ناؤ دیوودار کی بنی ہوتی تھی اور جس کی وجہ سے لوگوں نے بھی پھر اس کو زیادہ سے زیادہ یہ مطلب ترکی کر رہا ہے اور آج کل یہ کشمیر کی شان و شان میں ایک ش شان و شان بڑھا رہا ہے ٹھیک ہے آزادی کے بعد اگر ہم بات کریں گے تو ٹورسٹ نے ان کو لگژری ہوٹ میں بدل دیا تاکہ اس میں کیا ہو گیا سیا تفریح آنے لگی تو ایسی ہماری کشم میری ہاؤس بوٹ کا آغاز ہوا جو یہ کش کشمیری ہاؤس بوٹ ہے اس کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے جو نا ہوتی ہے وہ بیسکلی ہم بہترین لکڑی سے بنتی جس کو دیو دار کہتے جو ہمارے پہاڑوں پر بنتی ہے دیودار کتنا ہی خوشبودار اور کتنا ہی مضبوط لکڑی ہوتی ہے وہ کتنا وقت لگتا ہے ایک دیودار کے پیڑ کو اتنا بڑا بننے میں اتنی لکڑی بنانے میں وہ ایک واحد ایسا پیڑ ہے جو پچاس سال تک بھی پانی میں رہے گا نا تو بھی اس
اور اس سے کچھ نہیں ہوگا سو سال لیا گ رہے گا
ہوں تو ہم نے تو دیکھا ہے لیکن اس کا بھی نا اب دندا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے جنگلوں میں دیودار کے پیڑ کاٹے جاتے ہیں غیر قانونی طریقے سے تو ان کے خلاف جو ہے گورنمنٹ گورنمنٹ نے کیا بنایا ہے گورنمنٹ نے رولس ریگولیشن ہی لیکن لوگ جو ہے اب بھی ایسا کر رہے ہیں اور یہ ہمارے توازن یہ نا ماحول کے لیے ہی اچھا نہیں ہے کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہماری صحت افزا کاامی ہے یہاں کا صاف ہوا ہے صاف پانی ہے پیڑوں سے ہی تو جیون ہے
ہاں یہ لوگ مت سمجھتے ہیں اس کا دھندا کرتے ہیں لوگ اس کا دندہ کرتے ہیں بہڈ مندہ
بالکل بالکل آپ دیکھیے کتنے جانوروں کو شکار کیا جاتا تھا پہلے زمانے میں کہ کشمیر کا ایک ا ایسا جانور جو ایکسٹینشن کی کگار بھر آ گیا ہم ہانگل کی بات کر رہے کتنے ہی ہاںگل بچے ہیں پوری دنیا میں تین سو کچھ لیکن جب سے داجی گام نیشنل پارک نے اس کو اپنے کارگر میں لیا ہے اور کیا کرتے ہیں رولس ریگولیشنس نکالے تو ان کی پاپولیشن جو ہے وہ بڑ گئی ہے ان کے نمبرات ہے وہ ہزار تک بڑ گئے ہیں پر وہ صرف دنیا میں ہزار ہی ہے یہ بھی بڑی یہ بڑی چنتا والی بات ہے کہ ہم جو ہے ہم اپنی پیڑ پودوں اور جانوروں کی حفاظت نہیں کرتے آپ دیکھیے اسنو لیپرڈ کتنے ہی کم ہو گئے ہیں کشمیر میں
پینڈو اتر آئے تھ یہاں بئر آئے تھ جنگلوں سے اتاریے اترے تھے
ارے وہ جنگلوں سے نہیں اتریں گے آپ نے دیکھا پرسو بھالو اترا تھا چار دن لگے اس کو ڈھونڈنے میں وہ ڈال کے نہیں میں نہا رہا تھا کبھی حضرت بل سے گھوم رہا تھا وہ کیا کرتا جب جنگل کٹ رہے ہیں سولائزیشن آ رہی ہے لوگ وہاں گھر بنا رہے ہیں تو کیا کرے گا شہر کی طرح ہی آئے گا آپ دیکھیے تیند میں کتنی بار کتنی بار سنو لیپر
اٹیک کتنا ہوا چھوٹو بچوں پر بوڑوں پر اٹیک کو
اور کتنے لوگوں پر اس کا وہ شکار کا ہو گئے اس کی ایک بچی ہو گئی تھی مجھے ابھی بھی یاد ہے ایک سال پہلے وہ سائیکل چلا رہی تھی سڑک پہ سڑک پہ نہیں گلی میں کہیں گے وہ سڑک پہ بھی کہاں گلی میں اور اسے اس تیندوے نے کھا لیا تھا بس اس کا سر چپلا تھا اور باقی سارا گڈھے میں ڈال دیا تھا افسوس افسوس یہ ساری ہماری ہی غلطی ہے
کر دیا کیونکہ پیڑ پودھے کاٹ رہے ہیں دعا آپ کی ہونی چاہیں آپ جو بول رہے تھے شال انڈسٹریز پہ بات کریں گے
ارے ہاں آپ کے ابا جان آپ کے ابا جان تو آج بھی کان شال کے ساتھ کام کرتے ہیں انہیں پتا ہوگی وہ کاریگری کیا ہے لیکن آج اس میں بھی اتنی ڈوپلیکیٹ گیٹ آنے لگی ہے اتنا جھوٹ آ گیا ہے کہ لوگ جو ہے نکلی مال کو جالی
بھی پڑتا ہے نا وہ جیو ٹیک اس سے لگتا ہے کون پشمینہ ہے کون
بالکل بالکل آپ کی ابا جان تو اسی سے وابستہ ہے میں نے ان کو آپ اپنی عمر بھر جتنی میری عمر ہے نا میں نے ان کو عمر بھر جب دیکھا ہے وہ بےچارے اس دس تانے پہ بیٹھے ہو کر شال کی سلائی کرتے تھے وہ کانی شال بناتے ہیں تو یہ شال جو ہے یہاں کشمیر کا تو ہے نہیں یہ یہاں آیا جب سلطان زین الآب دین ابائے جو پندرہویں صدی میں بادشاہ آئے ترکستان سے اور یاں پرشیا سے ہم کہیں گے اور ان نے یہاں پر کاریگر بلائے تھے پرشیا سے پارس سے بلاائے تھے اور انہوں نے یہاں پر لداخی سے پشمینا گوٹ سے جو ہے وہاں سے پش شال اور کانی شال بنانے کا شروع کیا اور لوگوں کو سکھایا اور آج کل جو کشمیری شال ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہے
ہاں پوری دنیا میں مشہور ہے یہاں پش کرول میں بھی اشا
اور آج شال انڈسٹری جو ہے اس کو بھی بہت اچھا کمپٹیشن مل رہا ہے مشینوں سے سے بنے ہوئے شال سے یا ڈوبلیک کیٹ شال سے آج جب دیکھتے ہیں سیدھے باہر ریڑے پہ جائیں گے وہ بولتے ہے یہ پشمین ہے پائی پشمینا پتا ہے کتنے کا ہوتا ہے پشمین کو کتنا وقت لگتا ہے بننے میں ایک تو چلو پہلے اس پشمینہ گوڈ کو اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ وہ پشمین کا وہ ریشم جیسا دھاگا دے گی اس کے بعد اس دھاگے سے اس بول سے دھاگے بنتے ہیں اس دھاگے پہ کاری گری ہوتی ہے ایک سال کبھی تین سال اور کبھی دس سال بھی لگ جاتے ہیں ایک شال کو بنانے میں اور کتنی ہی خوبصورت نقشے اس پہ تراش کیے جاتے ہیں
اور وہ انسان اپنے ہاتھ سے بناتا ہے نہ کہ مشین بناتی ہے وہ لگتی
بالکل بالکل آپ بات کریں پیپر معاشی کی کتنی ہی خوبصورت ہے لیکن آج جو پیپر ماشی ہے دن ب دن جو ہے وہ انڈسٹری جو ہے وہ شرنک ہو رہی ہے کیونکہ لوگ اس کی طرح جاتے ہی نہیں ہے کیونکہ دن ب دن جو ہو رہا ہے ہے نا دن ب دن نیا نیا فیشن آ رہا نئے نئے ٹرینڈ آ رہے ہیں اور پ یہ جو پیپر معاشی کی کاریگری ہے وہ بول رہے ہیں لیکن شکر خدا کا جو ہمارا حضرت بل کا ریسینٹ ریفارم ہوا تو وہاں پر جو ہماری یہ کیا کہتے ہیں کمیٹی کی وہ تھی نا ترکشانند راابی
ہاںر
انہوں نے وہاں پر پیپر معاشی سے پوری دیوار کو ان نے مطلب وہ قلمے لکھوائے تھے بالکل وہ کتنا ہی خوبصورت لگ رہا ہے یہ پیپر ماشی بھی جو آئی یہ بھی میر سعید علی ہممدانی صوفی بزرگ جنہوں نے یہاں کشمیر میں اسلام لایا انہوں نے ہی ایران سے لایا تھا اور یہاں پر ان نے کاریگر لائے تھے اور پھر سلطان زین اللاعبدین کے وقت میں یہاں پر لوگوں نے اس کو سیکھا
سیکھ
پہ پھر نکاشی کرنی سیکھی ٹھیک ہے نکاشی ت آپ دیکھیے نا وہ کتنا ہی خوبصورت ہوتا ہے میرے پاس ابھی بھی نا ایک بطخ بنا ہوا ہے جو پی ماشی کا بنا ہوا کتنا ہلکا کتنا خوبصورت
خوبصورت اور والنٹ کا دیکھ رہے آپ کشمیر میں والنٹ کا کام اس پہ نقشے بنائے جاتے ہیں بیڈ بال نٹس کے وارڈ
اور یہاں کے تو بیٹ بھی کتنے اچھے فیمس سنگم ایریا سے جو ہماری کرکٹ بیٹس جاتے ہیں پورے ہندوستان میں جاتے ہیں
اسلام آباد لو کے کشمیر لو وہ بھی فیمس ہے
گلاب سحیح فرما رہے ہمارے ہم اگر کشمیر کی بات کریں تو کشمییرری کا زعفران زعفران اگر ہم زعفران پہ بات کرنے بیٹھے تو مجھے لگتا ہے یہ کال ہی ختم ہو جائے گی کیونکہ زعفران جو ہے بہت ہی مطلب اس میں بہت وقت لگتا ہے اور وہ کشمیر میں ہی ہندوستان میں اور کہیں نہیں اگتا ہے صرف کشمیر میں ا اور اتنا مہنگا ہوتا ہے ارے اس میں بھی ملاوٹ آ گئی ہے وہ نہ وہ میز کے وہ مکئی کے وہ تھوڑے سے داغے بیجے جاتے ہیں اصلی زعفران ہے وہ سرخ میں ہی پیلا ہوتا ہے اور وہ رنگ دینے میں وقت دیتا ہے اور ایک پودے سے صرف تین زا عفران کلیاں نکلتی ہے صرف تین اور وہ جو تین کلیاں ہوتی ہے اسے نکالنے کے لیے ہاتھوں کا استعمال کوئی مشین نہیں
مشین
لگتا ہے نا اس میں وہ پاپور سائڈ کے سے اگتا ہے اور صرف وہی اگتا ہے زعفرہ اور پوری کشمیر میں فیمس ہے فیمس مشہور ہے کشمیری زعفران پھولو کا بادشاہ کہلاتا ہے چلے مجھے لگتا ہے بق ہو گیا ہے چلے پھر شام کو ان شاء اللہ اور ایک کو فون کریں گے ہم آپ کو ٹھیک ہے اللہ حافظ
اس خیال رکھنا اپنا
اللہ حافظ